آواز آ رہی ہے وعلیکم السلام
السلام علیکم
کیا کر رہی ہیں
کچھ نہ اور آپ
میں بھی ابھی بیٹھی ہوئی ہوں
ٹھیک ہے میں تو فری بیٹھی تھی
اوکے
اچھا تو آج ہم لوگ استے راحت ایک کمیلا شفا کا سر چشمہ یعنی پرسکون نیند کی اہمیت افادی تارمین اے وجود اور سب بد بداری کے نفسیاتی عوارج کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے والے ہیں
جی ہاں
ہاں تو
سب سے پہلے ہم اس کے مثبت جسمانی پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں جب ہم گہری نیند کی آگوش میں ہوتے ہیں تو ہمارے بدن کے بھیتر کیا کیا ایک لھو برپتا ہو رہا ہوتا گہری نیند کے دوران ہمارا جسم انابلٹ اسٹیج میں چلا جاتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے خلیا خیالات اور پٹوں پر ترمیم یعنی مرمت ہوتی ہیں دن بھر کی باگ دوڑ سے ٹوٹا پھوٹا ہوتا ہے جو جسم خود بخود ٹھیک رہتا ہے اس کے ساتھ ہی نیند کے دوران ہمارا نظام میں متاف انت ایک خاص قسم کے پروٹین خارج کرتا ہے جسے اس سائٹو کرائمس کہاں جاتا ہے جو انفیکشن اور امراج سے لڑنے میں مدد کرتا ہے جو افدب کم سوتے ہیں ان کا روگ پرتروھک چمتا اس قدر کمزور ہوتی جاتی ہیں جو بہت کم بہت جلد موسم کی تبدیلی اور بوادوں کا شکار ہو جاتا ہے صحت قلب اور معاشیت بدن
بلکل بلکل بلکل بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا نند سے گہرا تعلق مانا گیا ہے اس بارے میں میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے میں کچھ بتانا چاہوں گی نیند کے دوران ہمارا سی فسار ایک خون قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے جس سے ہمارے دل اور سرائن کو آرام ملتا ہے مستقل کم ہونے سے دل پر بوجھ پڑھتا ہے جس سے دور ایک کل کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اس اس کے علاوہ نیند ہمارے جسم میں بھوک کو قابو کرنے والے ہارمونس کے توازن کو برقرار رکھتی ہے
ہ
نیند کی کمی سے موٹاپا اور ڈائبٹیز جیسی مہلک بیماریاں وجود کو اپنے گھیرے میں لے لیتے جہنی ب بسو سات اور تشکل ا حافیزا اور تشکیل حافظہ اور دماغ کی صفائی کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی ہاں بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کو آپ کی باتوں کے لیے یہ تو ہوئی جسم کی باتیں ا مگر دماغ کے لیے نیند کی کیا ہے افادیت ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کم سونے کے بعد انسان کی یاداشت توجہ اور مکمل طور پر بکھر جاتی ہیں
بلکل بلکل کیا گاجب فرمایا آپ نے اتہ دل سے استقبال ہے آپ کا یہ نہایت ہی عجیز اور باریک نکطہ ہے جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ دن بھر کی تمام معلومات اور تجربات کو چھانٹتا ہے اسے سائنس میں تشکیل حافظہ کہتے ہیں یعنی ضروری معلومات کو اسھائی یاداشت تو میں محفوظ کرنا اور فضول چیزوں کو مہتو مٹانا جی اس کے علاوہ نیند کے دوران دماغ کے بھیتر موجود الیم فیٹک نظام سکر ہو جاتا ہے جو دماغ سے زہریلے پروٹینس کی مکمل صفائی کر دیتا ہے اگر یہ صفائی نہ ہو تو سائنس الزائمر اور جہنی ک فاہمی کا س ار ہو جاتا ہے نفسیاتی توازن اور جذباتی اسٹے استحکام کے بارے میں کچھ بتائیں گے
بالکل بالکل سادگی فرمایا آپ نے نیند کی کمی سے انسان کے جذبات بھی بے کابو ہو جاتے ہیں اداسی چڑچڑاپن گھبراہٹ اس پر حاوی ہو جاتی ہیں کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی
بالکل بالکل ٹھیک بالکل حق بہ جانب ہم ح حق بہ جانب ہمارا دماغ کا وہ حصہ جو جذبات کو قابو کرتا ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے حد سے زیادہ سنویدنشیل ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تیس میں آ جاتا ہے یا پھر جرنی آف سوردگی کی گہری دلدل میں گر جاتا ہے پرسکون نیند انسانی کو جذباتی اس استحکام اور ہر پرستتی میں شانت رہنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے سب بداری کا ناصر ڈیجیٹل یوگ کا المیہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے
جی بالکل بالکل اب اس کے اس تعمیر تاریخ پہلو پر بات کرتے ہیں جو ہمارے معاصرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے یعنی دیر رات تک جاگنا لوگ رات کو محفلیں جگاتے ہیں جماتے ہیں اور پھر موبائل کی نیلی روشنی میں ڈوب جاتے ہیں اس اس کرتم جاگرتی کے کیا نقصانات ہیں کیا تھوڑا سویت بارے میں بتائیں گی
توبہ توبہ کیا گجب فرمایا آپ نے یا اس صدی کا سب سے خطرناک نفسیاتی اور جسمانی عذاب ہے جب انسان رات کے اندھیرے میں موبائل یا لیپٹاپ کی اسکرین دیکھتا ہے تو دماغ کو یہ منسوی سگنل ملتا ہے کہ اب بھی دن ہے ابھی بھی دن ہے اسے نیند لانے والا پراکرتک ہارمونس متالونین خارج ہو ہونا بند ہو جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اندرا کا مستقل مریض بن جاتا ہے رات بھر جاگنے سے انسان کی جیوک گھڑی مکمل اور تباہ ہو جاتی ہے جو سمے سے پہلے بڑھا پے چہرے کے نور کو ختم خاتمے کی اور ریڑھ کی ہڈی کے دردوں کا سبب بنتی ہے سب بداری دراصل اپنی حیات کی بیس قیمتی سالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کم کرنے کے مس مترادف ہے آداب اے استراحت پر سکون نیند کے عالمی جابطے کے بارے میں کچھ بتائیں گے
شبھان اللہ کیا آپ نے گجب کی بات کہی آپ نے نیند کے حسن اور اس کے ابھاؤ کے خطروں کا مکمل آئینہ رکھ دیا ہے آئیے اب ہمارے سامنے کے کچھ ایسے عملی شعرات اور سنہری جذباتیں پیش کرتے ہیں جنہیں اپنا کر وہ ایک بہترین اور پر سنکون نیند کا لطف اٹھا سکیں
بالکل بالکل جی حضور کیوں نہیں استطاعت ا کمیلا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آداب ا نیند کی پاسداری کرنی ہوگی اوقات نیند کا اون سونے اور جاگنے کا ایک ایک وقت مقرر کریں چاہے وہ مستقل ہفتے کا آخری دن ہی کیوں نہ ہو یا آپ کی جیوک گھڑی کو ہموار رکھتا ہے ڈیجیٹل کرفیو سونے سے کم سے کم ایک گھنٹے پہلے تمام ڈیجیٹل حالات آلات موبائل ٹی وی لیپ ٹاپ کو مکمل طور پر بند کر دے کمرے میں کمل اندھیرا یعنی مدد پیلی روشنی کی اس مدم پیلی روشنی کا استعمال کریں اتام اور کیفین پر پابندی رات کا کھانا اتام سونے سے کم سے کم دو تین گھنٹے پہلے کھا لے اور وہ عجہد سادہ وہ ہلکا ہونا چاہیے شام کے بعد چائے کافی یا کسی بھی نشیلی سے کے اس امال سے سختی سے پرہیز کرے جانی تکلیف اور مرااکبہ سونے سے کب قبل چند منٹوں کتابوں کا مطالعہ کریں یا اپنے پرور دیگار کا شکر ادا کرے جہن کو کیول کل کی چنتا اداؤ سے آزاد کر کے بستر پر جائیں تاکہ روح کو مکمل سکون میسر ہو سکے حاصل ایک کلام نشکرش کیا نکلے گا اس کو کچھ بتائیں گے
جی ہاں بلکل بلکل تو علی قدرے جی سور اور قدران سائمن آج کی ہمارے اس عجہد تحصیفلی آنکھیں کھول دیکھنے والی گفتگو کا لبے اے لو آب یہ نچوڑ یہی ہے کہ نیند کوئی وقت کا کا جیان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی صحت آپ کی جہانت اور آپ کی سخیت کو دوبارہ زندہ کرنے کا قدرتی وز کا ہے جاگنے کے دوڑ میں اپنے اس اتراحت کا جنازہ نہ نکالیے
بلکل بلکل صادق فرمایا آپ نے میرے عزیز دوست رات کو مقدس جانیے اسے جاگ کر محفول نہ کریے اب آپ اپنے وجود کو پوری نیند کا تحفہ دیں گے تو صبح آپ آ کی آنکھیں نور سے اور آپ کا دل امنگ سے لبرےگا لبریز ہوگا اگر آپ اپنی حیات کو چست اور جذہن کو روشن دے کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی اس سو سکون کی پرس پر پسداری شروع کر دیجیے
کیا خوب فرمایا ہیں آپ نے یعنی جیسا کہ نیند کی اس عظمت اور سکون کو الفاظ کے سربد کرتے ہوئے کسی دانا نے کیا خوب فرمایا ہے دن بھر کی جدوجہد کے بعد پرسوں سنو نیند دراصل خدا کا وہ انعام ہے جو امیر اور غریب دونوں کا ایک ہی کے بستر پر راجا بنجا بنا دیتا ہے
بلکل بلکل کیا گجب فرمایا آپ نے اور اسی پیغام کو پرس سائرانہ پہرن میں ڈھال کر سامائن کی نظر کرے تو اسکرینس کے فریب سے نکل اب سب کا ڈھلنا دیکھ سالم جو جا رہا سو جا رہا کہ صبح اٹھ کر تجھے پھر ایک نیا اختلاف بننا ہے
بہت بہت ممون مشکور اور آبھاری ہوں آپ کی اس نہایت سی نہایتی فصد بلیغ مفید اور لفظوں کے انمول ذخیرے سے سجے شعور پروان گفتگو کے لیئے اور ہمارے تمام عالی جہاں سائمان کا بھی تہہ دل سے مامون جنہوں نے اپ جنہوں نے اپنی قیمتی شمتاؤں میں سے ہمیں نوازا
بالکل بالکل نوازش فراہم نوازش آج رات وقت پر سو کر کل صبح سیر اس صبح کے میدان میں مکمل تازگی کے ساتھ آپ سے ملنے کا شدت سے انتظار کریں گے
جی حاضر ہوں گے ایک نئے اچھوت اور زمانہء علم کو حقیقت سے آہ
حافظ اور ناصرف پھر حاضر ہوں گے ایک نئے اچھوتے جامع اور علم و حکمت سے بھرپور موضوع کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں